کم س اورم کانا
الحمد للہ سب ٹھیک ہے اپنا بتاؤ کیا ہو رہا ہے کھانا پینا ہو گیا
نہیں ابھی ہو سارا ہو گیا
نہیں ابھی نہیں ہوا نہیں کھائے تو س جلدی نہیں کھاتے رات کو ساڑھے نو دس بج جاتا ہے
اچھا
ہ م اور س بتا
سب ٹھیک ہے تم کیا کر رہی ہے ابھی
اچھو نہیں کرنا اور سب ا سب ٹھیک ہے تم کیا کر رہی ہو
سو ہو کچھ نہیں کرا بیھا ہوں فون چلا رہے ہو تھے
ہ ہوں ہلو
اپناال کیاا
ا بار دن کا ہی کھانا ہے ہم نے کھائے گ جیا گا گرمی کہ کوئی کھا ہی نہیں رہا
ہ
ہ
آج تو ٹھنڈا موسم بگانا گیسے
اتنا ٹھنڈا موسم نہیں تھا گرمی تو ہے ہی تھوڑا سا بارش کر کے اور گرمی کر دیا ہے گ بھائی زیادہ بارش ہو جاتی تو تھوڑا ٹھنڈا آ جاتا موسم اور نہیں ٹھنڈا آیا
ہاں تھ ادھر بارش ہوا اس کے بعد دھوپ نکل گیا
ہ اور سب کھانا بن گیا تمہارا
چ
کھانا بن گیا
ہاں بن ہی رہا ہے کچھ کچھ بق یہ روڈ ڈوٹی بنتا ہے
ہے دن کا ساگ ہے لوکا کا بھجیا پھر یہ ٹماٹر کا چٹنی دال بھات روٹی سب ہے آم کا سیزن ہے تو لوگ بش توب ملا کے کھا ہی لے گا
ہاں تو جب دین گ کھانا ہے تو کھر بنانے ل
تیں کھا مطلب تم کھاتی کہ نہیں ہاں باسی کھانا کھا لیتی ہے کہ نہیں کھاتی
نہیں وہاں ا پڑتا ہیں ن ابھی تو گاؤں ہے وہاں پہ رہتا ہے تو صبح میں امی سبزی بنائی ہوئی رہتی ہے تو
ہ
بہت رہتا ہے تو پھر رات میں روٹی ووٹی بنا لیتی ہے
ہ نہیں ایسے مطلب رات کا سبزی بچی گتی صبح میں نہیں کھا لیتی ہے ہ ہلو ہیلو ہلو ہیلو ہلو
ہل
آواز نہیں جا رہی ہے کیا
ہاں آ رہی ہے سب کٹ رہا تھااز ہاں آب
اور سیدواز کرتی ہے تہارے ہلو
بولو نا تمہارا ہاراو چو پہلے ک ال لگاد
تو بولے تھے کہ تم جو مطلب پوچھے تھے باسی کھانا کھاتی ہے کہ نہیں
باس صبح میں ا گگر رہتا خراب فریج میں تھوڑی خراب ہو ہوتا ہے
ہاں ہم لوگ بھی کھا لیتے ہیں کیک کھانا نہیں بھیا کھانا نیمت ہے نا کھانا تو کسی کو ملتا نہیں ہے زیادہ یہ کہ کوئی کھ کھانے کے لیے ہو جاتا ہے
کہ وہ سب نہیں کرتی ہے پھینکنا وونکنا ہے کھانا تھا
الحمد للہ سے ہم لوگ کو ماشاء اللہ اللہ تک بہت اچھا دیے ہیں کوئی کوئی کوئی تو وہ بھی نہیں پں وقت تو روٹی مل جا رہا ہے وہی بہت ہے
اور تو پھر صبح میں سبزی وبزی بن جاتی تو پھر رات میں روٹی ووٹی رہتا ہی ہے دودھ ودھ یا پھر کچھ بھی پراٹھا اراٹھا کے ساتھ سبزی یا پھر تھوڑاوڑا پوجا ووجا بنانا رہتا تو بنا لیتے
بتا ہو کیا ہو رہا ہے دادی لوگ کیسی ہیں
خیریت ہے سب ٹھیک ہے
ہاں ٹھیک ہے ہم لوگ کی دادی ہم لوگ تو دادی کو دیکھے بھی نہیں بچپن میں مطلب ہم لوگ کا پیدائش ہو گیا تھا اور ہم لوگ بچے تھے تو ہم لوگ دادی جان کو نہیں دیں نہیں نہیں زیادہ تو ہم لوگ سے پہلے ہیب ہم لوگ کی پیدائ سے پہلے ہی مان رہ انتقال کر گا
ہم کو اتنا یاد نہیں ہم بہت چھوٹے تھے لیکن ہم نا مطلب کہ دادی کے جو ساس ہوتی ہے ان کو بھی دیکھ کے ان کے ساسر
بسا بس صحی ہے
لیکن بہت چھوٹے تھے دو سال یا اڑھائی سال لیکن پتا نہیں پھر بھی ہم کو یاد ہاں پر دادا پرڑ داد
ہم لوگ تو پفی کو دادا دادی کسی کو نہیں دیکھے ابھی میرے گھر کے پاس میلہ لگا ہوا ہے اس میں بہت آدمی جا رہا رہا
ا کیا ک کیا ملا ل بگا
اچا نہیں ایسے ہی مطلب لگا ہوا ہے میلہ
تم گ ہو
ہاں نہیں نا اتنا نہیں جاتے ہیں میلا وہ لوگ اتنا نہیں جاتے ہیں
جھولا پہ جھولنا پسند ہے ت
نہیں جدا پ جھولا پسند نہیں ہے بہت ڈر لگتا ہے ہم کو بہت ڈ کبھی جھولا پہ ایک بار چڑھے بھی تھے دوست کے ساتھ گس ہے تو چولہا پہ چڑھے بھی تھے تو اتنا ڈر لگا کہ وہ ڈری ہی گئے وہ بھی ٹاور والے پہ تو اتر گئے ہم نہیں جھولے پیسہ بھی برباد چلا گیا ایک ہی رانؤڈ میں ہم چلانے لگے کوئی بھی جھولا پہ نہیں جھولے ہم
ہ
س بڈ لگتا ہے جولا
ہم کو تو مزہ آتا ہے ڈر لگتا علی گل میں جااب بھی آ
نہیں ہم کو بہت ڈر لگتا ہے ہم جھولا پہ نہیں جھولتے چاہی یہ پانی وغیرہ چیز پہ ہم کو بہت پانی والا جو چیز ہوتا ہے اس پہ ہم کو بہت ڈر لگتا ہے اوراں ہم نہیں جاتے پانی والی میں چیز میں بھی دوڑا ہاں نہیں واٹر پارک ا تو تھوڑا سی ہے نا سیفٹی والا ادر ندی وغیرہ یہ سب ٹائپ میں نہیں جانا پسند کرتے ہیں اور یہ واٹر پارک بھی اس لیے نہیں جاتے وہ گندا پانی کی وجہ سے نہیں جاتے من بہت کرتا ہے جانے کا پر دن سوچ کے نہیں جاتے ہیں لگتا ہے کہ اچھے کیسے رہتا ہوگا سب اتنا دیر تو کوئی رہے گا نہیں پانی میں اس لیے نہیں جاتا ا پھر سوچے کہ جائیں گے تو وہ جو واٹر پارک کے جو پانی جو بھرنا ج سا ہوتا ہے ھنڈا جیسا ہوتا ہے تو پانی وہ بھی تو پانی وہ بھی تو پانی میرے لگ جس سے کنیکٹ کر کے اس سے ہی کنیکٹ کر کے ہی آاتتا ہے تہ اسی کا پانی پہارا مارتا ہوگا الگ تھوڑ نا کنیکشن ہوگا اس کا اسی میں ہوگا ہ ا پت نا ہیلو
ہاں
پتا ہے کوکروچ بہت اڑ رہا ہے تمہارے گھر میں اڑ رہا ہے
نہیں
بہت گا کرا اورا بہت ہاں
ا تو لائٹ پہ اڑتا ہوگا کہیں
م اللہ میرا ایک بنجا ہے بہت بدماشی کرتا ہے میرا اور اچھا بتاؤ
ج سب تم کتنے بجے کھانا کھائے گ
کیا
کھانا لیٹ سے کھائے گی نا
ہاں ویسے آج تو شام کو ناشتہ میں ا ہی بھیی ہو گیا پوجا آلو چپ اور یہ چائے تو کم ہی چانس کی کھائیں گے
بازار
ہاں
یار کاا
ہاں بازار کا پاس میں ہے تو کوئی چیز لانے میں نہیں لگتا ہے جاؤ لے کااجا ا
صیح میرا بھی کم خب ہو جاتا
ج
زہ تو اتنا کھانا نہیں
ہوں کھانا نہیں کھانا منی نہیں کرتا ہے جان ا آ تم بچپن میں تم بچپن میں کیا چیز سے ڈرتے جتیا بھی تم کیا چیز سے ڈرتی ہے ہاں
کس طائپ ہوں
نہ کیسی سے ڈرتی ہے ابھی تو مطلب کوئی جانور وغیرہ سے ج
ہاں تو جانور تو سب جانور
ہاں
سب جانور سے
ہم کتا سے زیادہ ڈریس باپے کتا آج ہی تھا م ہے گرا پ تو آ رات تھا مطلب بیٹھا ہوا تھا ٹنڈا دیکھ کر میرے دکان سائڈ ت ہم ن دیکھ کے ڈر کے بہت د مطلب بہت خطرناک ج ہے
ہممب کتا سبتا
ہاں